السلام علیکم
وعلیکم السلام اور سب خیریت
الحمد اللہ اللہ کا شکر ہے اور کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں ہم بھی وہی صبح اٹھے تھے تو نماز پڑھی اس کے بعد پھر جھاڑو وآڑو تھوڑا لگایا یہی سب کیا اور ناشتہ ہو گیا
ابھی نہیں ابھی تو ہم لیٹے ہی ہیں
ہاں وہ بھی لیٹی ہی ہیں
ہاں ابھی ہم لی ٹے ابھی بچے بھی سو رہے ہیں آج سنڈے ہے نا تو جو
ہاں سنڈے ہے تو چھٹی ہے تو بچے بھی ساتھ سو رہے ہوں گے
بچے سارے سو رہے ہیں جو پڑھنے والے ہیں مگر والے ہیں وہ چلے گئے ہیں جو اسکول والے ہیں وہ سو رہے ہیں اب ہاں ا جٹھانی آئی ہے وہ باہر بیٹھ ی ہیں ڈائنگ ٹیبل پہ وہ ناشتہ کر رہے ہیں
ہاں
جیٹ اور چٹھانی بنگلور سے تو دکھرا ہے ہاں ابھی ہم اٹھیں گے پھر ہم جائیں گے
ہاں اور کیا جائیے پھر ہاں سب الحمد اللہ اللہ
نہیں ہم صبح صبح ہم اٹھے تھے صبح ہم اٹھے تھے لیکن پھر ہم لیٹ گئے ہاں ہمیں لگ رہا ہے صبح صبح بارش ہو رہی تھی
یہاں تو ابھی اس سمے ہلکی سی بارش ہو رہی ہے ہاں سب الحمد للہ کہہ رہے یہاں آپ کی طرف اتتے سمئے نہیں بارش ہو رہی
یہاں بھی نہیں لگ رہا بارش پتا نہیں یہاں اندر پتا نہیں چل رہا دروازہ کھولے تب پتا چلے ہمیں لگرا بارش ہو رہی ہے
بارش اس بار ہوئی ہی کہاں ہے سمجھو سب س وکھا ہی پڑا ہے سب
ہاں اس ٹائم گرم بھی کافی پڑ رہی ہے نا
بہت گرمی ہو رہی پتا نہیں اللہ پاک کو کیا منظور ہے
ہوں رات میں بھیا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی کیا کچھ
ہاں یار وہ بھیا کو ایک دم سے بخار آ گیا مطلب بخار تو اس کو پہلے سے ہی تھا تھوڑا تھوڑا دوا پلا دی تھی ہم نے بخار تھا تو وہ اس کے اندر تھوڑا چڑچڑا پن تو تھا ہی اور ہم وہی بات کر رہے تھے تو ایک دم سے رونے لگا چانے لگا بہت تیز تو ہم نے سوچا ہم اس کو چپ کرائیں کہ بات کریں بچے کا معاملہ ہے وہ جاننے والا بھی نہیں کہ ہاں بھائی ہم چپ ایک بار کہنے سے چپ ہو جائے اور پھر اس میں ٹائم خراب ہوتا تھاب اس لیے تبھی ہم نے آپ کو محسج کر دیا تھا کہ صبح کال کریں گے اور پھر اس کے بعد ٹائم بھی تو بہت ہو گیا تھا بھائی ساڑھے بارہ بج چکے تھے اور کتنی آدھی رات تک انسان جگے گا پھر اگر ادھر کوئی اتنا لیٹ سوئے گا پھر صبح اٹھنا بھی بہت مشکل ہوگا اس کے لیے
ہوں اچھا جا ہے تو وہاں پر مطلب جلدی سو جلدی سے اٹھو یہاں پر ہے یہاں پر اتنا ٹائم ہوا تا ہے
ابھی آپ صبح اٹھی پھر نماز پڑھی آپ نے آپ پھر سو گئی تو وہ نیند کا جو پہلے جیسے رات میں زیادہ دیر تک جگے انسان پھر صبح اگر دیر تک سو لے تو کوئی اس کے اوپر فرق نہیں پڑتا اور اگر صبح رات میں بھی اگر کوئی دیر میں سو رہا ہے پھر صبح اس کو جلدی اٹھنا بھی ہے پھر وہ کہاں تک یہ روٹی
ہوں اسٹمینا مطلب بنگ چل جیسے تو رات میں ہماری نیند ہی نہیں آتی ہے اچھے سے آج ہم دو بجے سوئے تھے نیند ہی نہیں ارہی ٹھی تم سے پتا ہے تم سے بات کرنے کے بعد میں مطلب تھوڑی دیر اس کی تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم نے اپنے ہسبینڈ کے پاس مطلب فون کیا وہاں پر بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں خیریت اتنے ٹائم تک جگ رہی ہو ہم نے کہا ہاں بھائی نیند ہی نہیں آ رہی تھی ہاں
ہاں صحیح بات
اٹھے تھے صبح جب صبح سب سوتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا اکیلے کیا کریں بیٹھتے ہیں یہاں پر
ہاں ہاں صحیح بات ہے تو سعودیہ میں جہاں بھائی ر ہتے ہیں شوہر آپ کے تھوا ٹائم کا ڈ فرنٹ رہتا ہے نا فرق رہ تا ہے تھوڑا سا کیا ایک یا دو گھنٹے کا شاید رہتا ہے
ہاں ہمیں لگ رہا ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کا رہتا ہے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کا رہتا ہاں
امریکہ وغیرہ میں زیادہ فرق رہتا ہے وہاں پہ تھوڑا چ پانچ یا چھ گھنٹے کا فرق ہے اور
ہاں یہاں پر ڈیڑھ ڈڑھ گھنٹے کا ڈیڑھ گھنٹے کا شاید ایسے
اپنا خطبہ بنا دیںے شوہر آپ کے کھانا وانا اپنی
نہیں وہ نہیں بناتے ہیں بنتا ہے کھانا وہی بنتا ہے کھانا کھانا وانا کچھ نہیں بنانا پڑتا ہے انہیں تو
ارے ہاں اللہ شکر سے یہی اور کیا اور نہ
خیریت ہے
سب الحمد للہ
ہاں اور کیا
ہاں تو اچھا وہاں پہ کر سے کیا ہے مطلب کوئی مطلب کس طریقے کا کام ہے
کپڑے کا شو روم ہے
اچھا کپڑے کا شو روم بڑھیا ہے اس بار آئے تو پھر نقاب میرے لیے بھی منگوا دیجیے گا اب دیکھو کتنے دن کی دیکھو کتنے دن کے بعد آئے ہیں دو س دو تین سال تو لگے
ہاں دیکھو ہاں دیکھو وہ کتنے سال بعد آئیں
وہاں پہ اب آیا ہے نقاب بہے اور یہ سب چیزیں بہت بہت ہی سمجھو اچھی کولٹی کے ملتے ہیں بہت اچھے
ہاں کولٹی اچھی ہوتی ہے لیکن ہم ہم نے مطلب ابھی تک وہاں سے نہیں منگوایا ہم کو اچھی نہیں لگتی بہت زیادہ ہائی بھی اور پتہ کیسی کیسی ہوتی ہیں نقابیں زیادہ کوں ہاں وہاں لوگ کڑھی زیادہ پسند کر ہیں سمپل سے یہاں ہم لوگوں کو سمپل اچھی لگتی ہیں
یاں ہاں یہاں دیکھو سادی سی تی ہوتی ہے نقابیں وہ زیادہ پسند آ تی ہیں ہم لوگوں کو ڈیزائن والی دک ان والے تو ایک سے ایک ڈیزائن والے نقاب دکھاتے ہیں سمجھ میں نہیں ارے ہم کو تو سنڈیلا میں نہیں سمجھ میں آتی ہے نقابیں جب تک ناکخاص مارکیٹ نہ جاؤ
ہاں آپی یہیں جاتے ہیں بہت اچھے سے خرید کے لاتے ہیں یہاں سے
ناکخاص مارکٹ ن ارے خاص مارکیٹ میں نا کافی ساری دکانیں اس کے ہیں نقاب کی مطلب بڑے بڑے شو روم ہیں نقاب کہ ہی ایک سے ایک سے بڑھ کے ایک اتنے خوبصورت خوبصورت نقاب کی پوچھو نا
آج کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی آج جائیں گے آج
ہاں آج اتوار اتوار ہے نا آج تو آج ہے بازار کا دن آج کے دن تو بہت اچھے اچھے کپڑے ملتے ہیں مطلب اتنی بھائی بھیڑ بھی بہت ہوتی ہے
نہیں کہہ رہی تھی صبح کے ٹائم میں گیارہ بجے جائیں گے گیارہ بجے کہہ رہی تھی کم بھیڑ رہتی ہے اور شام کے ٹائم میں وہی چار بجے کے آس پاس تو کہہ رہے تھے کافی بھیڑ رہتی کر رہی تھی شام میں نہیں جائیں گے
ہمارا پچھلی بار ایک پیپر لگا تھا جو تو وہ اسکول ناکخاص مارٹ کے اندر ہے جس اسکول میں ہمارا سینٹر گیا تھا ارے بھیا ماریٹ کا دن اتنی بھیڑ اتنی بھیڑ پھر بھی وہ پیپر تھا ہمارا دو بجے سے دو بجے تو بھیڑ ہو ہی جاتی ہے اتنی بھیڑ
کیسے بھی بڑی مشکل سے پہنچے ہم نے کہ یا اللہ پاک بھیڑ کو پار تو کیا
دبح کا وقت جو ہے تو صبح کے وقت نہیں بھیڑ رہتی ہے شام میں سب زیادہ نکلتے ہیں
ہمم پھر اس کے بعد میں ہماری چ ہوئی ہے وہی پانچ بجے پانچ بجے کے بعد جب ہم پھر نکلے تب بھیڑ اس سے بھی زیادہ ہو گئی جب گئے تھے تو تھوڑی سی کم تھی لی کن پھر اس سے بھی زیادہ و ہم نے کہا یار
جلدی میں یا پھر کافی ٹائم ہوا ہے کافی وقت ہو گیا ہے یا ابھی جلدی
ہاں ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے
اچھا اور ناشتہ کر لیا
ناشتہ یار میرا ہو گیا ابھی امی نے آج بنائے تھے پراٹھے صبح امی نے یہ بنایا تھا اور تھوڑا شام کو دہی جما لیا تھا تو من کیا دہی پراٹھا کھانے کا تو پھر وہی کھایا ابھی ہم نے ہم کو چائے نہیں پسند ہے ہم چائے وائے نہیں پیتے کبھی
ہمم ہاں اپنی اپنی پسند ہے ہمارے ہمارے شوہر خود ہی نے ان کو بالکل پسند ہے چائے اور ان سے بھی کہیں گے چائے مت پیا کروں چائے نقصان کرتی ہے اور کچھ کھا لیا کرو دلیا بنوا لیا کرو وہ کھا لیا کرو ناشتے میں
ہمارے دیش میں کیا ہے کہ لوگ صبح صبح کے ناشتے میں چائے سے شروعات کرتے ہیں اور جوکہ چائے ہماری صحت کے لیے بہت بیکار چیز ہے اتنا سمجھ لو چاے دن میں تم کھانا کھانے کے بعد ایک تو کف پی بھی سکتی ہو اتنا نقصان نہیں کرے گی لیکن صبح بالکل نہار پیٹ سب سے پہلے چائے ہمارے شریر کے اندر جاتی ہے لوگوں کو سواد لگتا ہے ایسا لگتا ہے بہت اچھی چیز ہے لیکن یہ بہت بیکار ہے
ہوں
اب بچوں کو تو چائے سے بہت ہی دور رکھ
بوں کو ب بچوں کو آج کل بہت پسند ہے چاہے
ہاں ہمارا بھیا ہے صبح اٹھے گا کیا کہے گا امی تائے اور اس کو رسک کو کونی یا کرکرے بولیں گاؤں میں امی چائے ککڑا ککڑا ہے اس سے بولتا ہے تائے ککڑا بہت پسند کرتا
اچھا ہاں ایسے ہی بچے ہیں بھائی ہم کو پسند ہے یہ سب چیزیں
اور بچوں کو لیکن
اور سب کیایا
چائے میں بچوں کو لچر سے جتنا ہو سکے اتنا دور ہونا چاہیے
ہاں لیکن وہ اتنا ہی قریب ہے
ہاں ہاں جتنا دور رکھنے کی سوچو اتنا ہی قریب ہے وہ
ہمم ہاں بٹ ہے تمہاری طبیعت وبیعت ٹھیک ہے بیٹیا سو رہے بیٹیا بھی سو رہی بھیا بھی سو رہا ہے
ہاں ہمارا بھیا سو گیا ابھی
دونوں سو رہے ہے ہاں دونوں سو رہے ہے
صبح بہت جلدی اٹتا ہے میرے ہی ساتھ
یہی پتا ہے یہ کے ساتھ میں یہ پتا بیٹیا میری جب ہم آپ نے کال ہمارے پاس فون کیا تھا نا تبہی میری بیٹیا جگ رہی تھی بھیا بھی جگ رہا تھا اس کے بعد میں دونوں سوے ہے
اتی رات میں دونوں جگ رہے تھے ماشاء اللہ
جگ رہے تھے گھر میں تو ان لوگوں کو کیا کریں سب گھر میں جگ رہے تھے
جگہ میں بھی بہت مزلہ ہے
ہاں اور یہ اب اتنے ٹائم تک سو رہی ہیں ابھی ہم جگائیں گے ان کو جا اتنے اتنے وقت جگاؤ جب صبح یہ جگتی نہیں ہے سوئیں گے جب تک ان کی نیند نہیں پوری ہو جائے گی
لگتا ہے رات میں دیر تک جگتی ہے نا اس لیے صبح دیر تک سوتی ہے
ہاں اور گھر پہ تھا وہاں پر تھا وہاں پر سب جلدی سوتے ہیں اور یہاں پر سب ویسے بھی سب اپنے اپنے کاموں میں متروب رہتے ہے پتا ہے یہاں پر سب دوپہر میں سو جاتے ہیں دوپہر کے وقت سب سو جاتے ہیں اور عصر کے وقت اوٹتے ہیں عصر کے وقت یہاں پر سب لوگ اوٹتے ہیں اس کے بعد میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں سب اس کے بعد میں نماز کا ٹیم